تو
جی السلام علیکم
وعلیکم السلام
جی کیسے ہیں آپ
جی سب الحمد للہ آپ بتائیے آپ کیسی ہیں
جی جی الحمد للہ اللہ پاک کا بہت شکر ہے
چلیے بیشم بہت بڑھیا بہت بڑھیا گھر پہ بھی سب اللہ الحمد للہ اللہ کے کرم سے سب بہت بہتر ہیں
چلیے یہی بات تو مطلب انسان کو مطلب بہت سلی دیتی ہے کہ ہمارے جتنے بھی بھی مسلمان بھائی بہن ہے سب خیر و آفیت سے رہیں خوش رہیں آباد رہیں ج جی جی جی یہ بہت
م کرتے رہ
کام کرتے رہے جی جی کیونکہ نیک کام کرنا مطلب سب کہتے ہیں کہ
سباب جاریا کہلاتا ہے جی بالکل وہ کبھی ختم نہیں ہوگا وہ دنیا سے لے کے دن تک آپ کا چلے گا
دن تک چلے گا جی بہت بہت بہتر بات آپ نے کہی اور موسم کیسے ہیں آپ کہ
موسم تو ابھی بہت بہتر ترین ہے موسم بہت اچھا
اچھا اچھا تو اس موسم میں اس موسم میں چائے ایک مطلب ہے کہ پ پکوڑا بنانے اور پکوڑے کھانے کا
جی جی جی یہ یہ پکوڑا ہی کھانے والا موسم
موسم ہیں جی کہتے ہیں پکوڑا مطلب موسم ہے پکوڑے کھانے والا تو آپ نے بنایا پکوڑا
پکوڑا تو میں نے بنایا اور بناؤں گا اور آگے بھی
اچھا مطلب
ہ ہ لف لطف ہاں لطف میں نے پکوڑا کے ساتھ لے لیا
لے دیا چلے اس کا مطلب ہے کہ آپ آگے نک نکل گئے ہم لوگ پیھے رہ گئے کیونکہ اس موسم میں ابھی تک ہم نے ہاں پکوڑے کا مزہ نہیں لیا جی بھائی تو آپ آج مجھے اپنے طریقے سے پکوڑے بنانے طریق کار بتیں آپ کے ب پائے گئے طریقے کار بہت مطلب ہے کہ عمدہ طریقے سے آپ بناتے ہیں جو کہ سننے میں بھی بہت اچھا اچھا لگتا ہے اور کھانے کا تو مطلب ہے کہ مزہ ہی بدل جاتا ہے بالکل لاجاب لگتا ہے تو آپ آج مجھے کوئی پکوڑے کا طریقہ بتیں جی جی
جیسا آپ بنانا چاہیں ویسا بنا لیں سب سے اگر ایزی اگر سب سب سے آسان اگر آپ بنانا چاہتے ہیں یہ جلد سے جلد آپ کہ تیار ہو جائے پکوڑا بن کے
جی جی
کچھ نہیں کرنا ہے اب کو پیاز لینا ہے
اچھا
ہوں پیاز کے ساتھ آپ کو بیسن لینا ہے بیسن لے لیجیے
اچھاچ اچھا پیاز اور بیسن جی کیونکہ پیاز تو پکوڑے کی جان کہتے ہیں ہاں پکوڑے کی جان ہے پیاز پکوڑا نہیں بالکل بالکل بہت شوق سے لوگ پکوڑے مطلب کھاتے ہیں ہ
جی بالکل بالکل اس موسم میں اور لوگ زیادہ سے زیادہ کھانے کا کوشش کرتے ہیں اور کھاتے بھی ہیں ہ کہیں بھی چار لوگ اگر بیٹھ گئے تو پکوڑا آ گیا چائے آ گیا تو اس کا مطلب دسترخان کا مزاق اور ڈبل بڑ گی
ڈبل بڑھ گیا اور لوگ مطلب ہے کہ اسی بیچ گفتگو کا
جی گفتگو بھی ہو رہی ہے اور کھانے کا بھی لطف
کھانے کا بھی لطف اٹھا رہے ہیں جی جی اور ایسے ہے کہ دو چار لوگ ایک جگہ بیٹھ رہے ہیں نہیں ہی بیٹھ رہے ہیں لیکن پکوڑے کے حوالے سے تووگ ایک جگ
ہاں ایک دم بیٹھ جاتے ہیں اور کب بات کرتے کرتے وقت نکل گیا پتا بھی نہیں
پتا بھی نہیں چلتا ہے جی جی بہت صحی کہہ رہے ہیں آپ کہ مطلب ایک پکوڑا تو ایک بہانا ہوتا
ہ وہ صرف انسان کو بیٹھانے کے لیے ایک بہانا ہے کہ وقت ایک مقرر کر کے انسان ایک جگہ حادر ہو اور بیٹھے اور دو چار بات کرے اور بڑھیا سے دل سے دل ملا کے آگے اس چیز کو بڑھا بائے
جی جی کہتے ہیں کہ مطلب انسان کے دل کا راستہ کہتے ہیں پیٹ سے شروع ہے تو آپ نے آپ کی باتوں سے یہ مجھے بالکل مطلب ہے کہ یہ جو
انسان جی جی جی جی اگر آپ دعوتیں عام کرتے ہیں تو لوگوں محبت بڑھتی اور اس محبت کے کارن اگر آپ سے جو نہیں بھی ملنے والا انسان ہے اگر آپ اس کو کو دعوت دیا تو اس قبول کر کے آ گیا تو آپ لوگ دونوں میں اور محبت بڑھے گا
بڑھے گا اچھا یہ تو مطلب کافی
کو آم کر دینا چاہیے شان کو دعوت میں کبھی بھی کنجوس یا کبھی بھی بد اخلاقی نہیں کرنا چاہیے انسان کو ہ دسترخان سب کے لیے عام رہنا چاہیے
نا چاہیے تو چلے بس پھر چھوٹے لوگ ہوں جی بالکل صحیح رہ ہیں آپ تو آج آپ پکوڑے بنانے کا طریقہ مجھے بتائ آپ کے طریقہ کار کو استعمال کرتے ہوئے میں پکوڑا بناؤں اور آپ کی کہئی بھی بات پہ میں عمل کروں جو آپ نے کہا کہ دعوت ہاں چلیں بتائیں
پکوڑا بنانے کا دیکھیے سمپل کل سی ریسیپی آپ کو بتا دے رہا پیاز اگر آپ کے گھر میں اوبل ل ہے تو بہت بڑھیا بات ہے ایسے تو عام طور پہ عام طور پہ باورچی خانہ میں پیاز تو مطلب
ہاں ہاں ہاں ہاں اس کی موجودگی تو مطلب ہے
اس کی موجودگی ایک دم بالکل ضروری ہے جیسے انسان کی زندگی میں کانا ضروری ہے اور صی بورچی خھانا کے میں پیاز ضروری
کیا بات کہی آپ نے مطلب ہے کہ یہ اتنی آپ کے کھانے بنانے کا طریقہ اور اسے بتانے کا طریقہ وہ بھی اتنا ہی لا جوواب ہے جتنا کہ اچھا آپ کھانا بنا لیتے ہیں جی ہ جی جی ب ہے
بے شک اور انسان کا کیا کیا حیثیت ہے جو انسان اتنی بڑی بڑی بات کرے
بات کر ل جی جی صحیح بات ہے اوپر والے نے آپ کو مطلب ہے کہ اس بہت دوا ہے جی جی بہت اچھی تربیت ہوئی ہے آپ کی مطلب آپ کے الفاظ سے یہ چیز بیاں ہوتی ہے
جی شکریہ
جی تو بتائیں پھر پیاز ہاں ہاں
پیاز کاٹیں پتلا پتلا باریک ک سے اسے کاٹیں کسی بھی کام کو اگر آپ جی جی کسی بھی کام کو اگر آپ ہ نزاکت کے ساتھ اور دل لگا کے کیجیے گا تو اس کا ذائقہ آپ کو دسترخان پہ اس کا ذائقہ آپ کو دکھائے گا
عمدہ جی جی بالکل وہ نظر آئے گی ہاں ہاں
جائے گا لوگ اور عوام کے بیچ میں بھی آپ کی بات ہوگی کہ اس نے کھانا اچھے بنائی کھانا پیش اچھا سے کیا بہت طریقے کی بات ہاںگے اگر آپ اگر ذائقہ چاہتے ہیں تو دل کو لگائیے کسی بھی اپنے کام پہ
کام میں بالکل بالکل انشاء اللہ
کامیابی ہے
جی بالکل اچھا تو پہلا مطلب ہے کہ اگر پکوڑے میں تو پیاز
ہاں پیاس کا آنا بہت ہی مطلب سمجھ لیجیے کہ کہ بہت ضروری سے بھی ضروری جی بالکل تو پیاز کاٹنے کے بعد پتلا پتلا پ پیاز کاٹ ہے اس میں مرچ کاٹ ہے اس کے بعد پھر م سالڈ آ نہیں اش ہلکا ہلکا جو بھی مسالہ آپ کے گھر میں باورشی خانا میں ہلکا ہلکا ہلدی کا پاؤڈر ہو یا زیرہ کا پاؤڈر ہو یا گرم مطلب ہلکا ہلکا سب کو ہلکا ہلکا مطلب ٹیسٹ کے یہ حساب سے آپ کو ڈالنا ہے
ڈالنا ہے جی جی
بڑھیا سے میگنیٹ ے ہ بڑھیا سے ہاں مل جائے مل جائے بڑھیا سے اس کو ملاائیے مکس کیجے دس سے پندرہ منٹ اس کو آ ملا رہیے ملاتے رہیے ملاتے رہیے اور جب اور کڑھائی بھی میں تیل ڈال کے اس کو چھوڑ دیجیے تیل کو گرم ہونے کے لیے ہاں ہاں گرم جتنا تیل ہوگا اتنا بہتر پکوڑا بن کے نکلے گا جی بالکل تو جتنا دیر آپ اس کو میگنیٹ کر رہے ہیں مکس کر دھر تیل کو چڑھا کے چھڑتا دیج پھر دیکھیے کہ تیل آپ کا گرم ہو گیا ہے
اچھا
تیل گرم ہونے کے بعد جو آپ کی جو چولہا کی جو
جی کم کرنا ہے جی
تو میڈیم میں رکھنا ہے اور پکوڑے کو ایکک کر کے ایکک کر کے ڈالتے جانا
اچھا
ہاں اور پکوڑے کو ایک بار میں ہلکا سا پکا کے نکال دینا
اچھا
سمجھیں ایک بار پکا کے اس کو ہلکا سا نکال دیجے باہر نکال دیجے پھر دوبارہ میں ڈالنے اس کے بعد جب آپ کا وہ دیکھیے کہ فول ریڈی ہو گیا وہ کھانے کے لگ ہو گیا تو دو ہاں تو دوبارہ میں اس کو نکال کے کیا اور چٹنی کے ساتھ اس کو دسترخوان پہ عام کر دی کہ جو بھی لوگ جوگ آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں تو اس پکوڑے کا ذائقہ اٹھا سکے
کہ ہاں ہاں ج جی
تو وہ آپ کی پکوڑا بنانے کا جتنا محنت ہو سب بےیکار ہو
بیکار گیا جی بہت بہت صحیح بات آپ نے ہاں کہی بہت صحی بات آپ نے کہی مطلب آپ کی بات میں وہ گہرائی ہوتی جو کہ مطلب دل کو چھو جاتی ہے میں مطلب حقیقت سے روب برو کرا ہے کہ باقی حقیقت یہی ہے
یہ حقیقت سے انسان کو رو برو ہونا بھی بہت ضروری حقیقت اگر آپ کے سامنے ہے تبھی اب زندگی آگے بڑھ جائے گا ا حقیقت نہیں ہے تو پھر کو فائدہ نہیں
کوئی فائدہ نہیں
لیکن آپ کا پھر کچھ مطلب مطلب آپ کو خود دل سے مطلب خوشی ہی نہیں ملے گا کہ
خوشی نہیں ملےی وہ بیکار چلا گیا نہیں بہت تو آپ نے اتنے خالص طریقے آپ نے بتائی آپ کے بتائے گئے طریقے سے میں بالکل پکوڑا بناؤ گے اور دعوت کو آم
دعوت کو آپ پام کچیے گیا تو اللہ آپ کے دسترخوان میں برکت ڈالے گا
جی جی
اور برکت آنے کے بعد آپ کیا دل میں جو سکون ملے گا رہ ہو آپ آ کو کسی چیز میں بھی نہیں ملے گا
اچ نے بہت اچ اچھا لگ بھائی آپ سے بات کر کے اپنے داں میں یاد رکھ
انشاء اللہ انشاء اللہ بالکل اللہ حافظ